السلام علیکم
وعلیکم السلام
کیا آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ کیسی ہو
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں وہاں آپ کے گھر پہ سب ٹھیک آپ کے والدین ٹھیک ہے
الحمد للہ آپ کے والدین سب ٹھیک
بس آپ کے بھائی بہن کیسے ہیں ہیلو ہیلو
ہلو
آپ کے والدین کیسے ہیں
سب خیریت سے ہے آپ کے گھر پہ سب خیریت سے
شکر اللہ کا سب خیریت سے ہیں یہ بتاؤ کہ تم سناؤ بہت دنوں بعد آج فون کیا
بس یار امتحانات اور گھر کے کاموں میں اتنی مصروف تھی کہ وقت ہی نہیں ملا آج سوچا تم سے اچھی سی گپ شپ کر لوں
آخر کار میرے پاس بھی بہت ساری نئی باتیں ہیں بتاؤ کہاں سے شروع کرے
سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کالج میں کیا چل رہا ہے میں نے سنا ہے ہماری کلاس کی ا ام ام کلاس کی وہ لڑکی روز نئے نئے کپڑے پہن کر آتی ہے
ارے مت پوچھو روز نیا لباس میچنگ بیگ اور جوتے سب کی نظریں اسی پر ہوتی ہے
وہ اور اس کی بہترین دوست وہ کیا نام تھا اس کا مجھے اس کا نام نہیں پتا ان دونوں کی دوستی تو بہت مشہور تھی
بس یہی تو بات ہے پچھلے ہفتے کسی بات پر تولوں میں ناراض کی ہو گئی اب تو ایک دوسرے سے ٹھیک طرح بات بھی نہیں کرتے مجھے بھی یہی لگا تھا لیکن کبھی کبھی چھوٹی سی بات بھی بڑی بن جاتی ہے ہیلو ہیلو ہیلو کیا کیا مجھے آپ کی بات سنائی نہیں دی
اس سے ہمیں کسی کی ذاتی زندگی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرنی چاہیے
بالکل درست میں نے تو بس وہی بتایا جو سب لوگ ہیلو ہیلو
ہاں اب آ رہی ہے
میں بو بالکل درست ہاں میں تو ہاں بالکل درست میں تو بس وہی بات بتایا میں نے تو بس وہی بات بتائی جو سب لگ بات کر رہے تھے
اچھا اب کہا اس کی دوست کا کیا خیال ہے وہ تو ہر وقت لائبلری میں نظر آتى ہے
اب تو سب اس سے پروفیسر کے نام سے کہتے ہیں اتنی محنت کرتا ہے کہ اساتذہ بھی بہت خوش ہے
چلو یہ بھی اچھی بات ہے محنت کا پھل ضرور ملتا ہے
بالکل اور ایک مزے کی بات سنو سناؤ
ہاں ہاں ضرور سناؤ
کل کینٹین میں وہ لڑکا جو ہے نا
ہاں
وہ لڑکا ٹرے لے کر جا رہا تھا اچانک اس کا تفازن بگڑ بگڑ گیا اور جوس اس کے کپڑوں پہ گر گیا
او پھر تو سب ہنس پڑے ہوں گے
پہلے تو سب حیران ہو گئے پھر وہ خود بھی ہنسنے لگا اس لیے ماحول خوشگوار ہو گیا
اچھا اچھا ہوا اس نے برا نہیں مانا
جی ہاں
سالانہ تقریب کی تیاریاں کیسی چل رہی ہے
ڈانس تقریر اور ڈرامے کی ریہرسل زور و شور سے جاری ہے ہر طرف تیاری ہی تیاری ہی چل رہی ہے کیا بتاؤ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا جلسا ہونے والا ہے اور اسی کی تیاری میں پوری یونیورسٹی پورا کالج پاگل ہو گیا ہے
کیا تم بھی حصہ لے رہی ہو
ارے نہیں اس بار صرف دیکھنے کا ارادہ ہے تم بتاؤ تمہارا حصہ لینے کا کوئی ارادہ ہے کیا
نہیں نہیں کبھی کبھی صرف لطف اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے
اساتذہ کا رویہ کیسا ہے
پت ہے مجھے لگتا ہے کبھی کبھی
آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ہلو
بولو بولو
بولو بولو
آپ کیا بول رہے تھے میں نے بولا اساتذہ کا رویہ کیسا ہے
میں وہ بول رہی ہوں کہ میں کہہ رہی ہوں کبھی کبھی بالکل ا کبھی کبھی صرف لطف اٹھانا بھی ضروری ہوتا ہے نا ہر بار پرفارمنس دینا ضروری نہیں ہے اور اگر اساتذہ کا رویے کی بات کریں اگر اسائنمنٹس وقت پر جمع کرو تو سب خوش ورنہ اچھی خاصی نصیحت سننے کو ملتی ہے اساتذات سے بھی یہ بولو کہ سر پہ نہ چٹتے ہیں اگر اسائنمنٹ میں تھوڑا سا بھی آدھے گھنٹے کا بھی ڈیلے ہو گیا
اچھا یہ تو
کیا
ہلو
بولو تم کیوں آدھی بات کر کے رک رہی ہو
یہ تو ہر
کالج
ایک منٹ آپ کی آواز تھوڑی دھیمے آ رہی ہے
ہاں
آپ کی آواز تھوڑی دھیم آ رہی ہے
تمہیں پتا ہے میں تمہاری من کی بات جان جاتی ہوں تم یہی کہنے والی ہو نا کہ تو آج کل ہر کالج کی کہانی ہے
یہ تو ہر کالج کی کہانی ہے
یہی تو بول رہی ہوں آج کل ہر کالج کی کہانی ہے یہ تمہیں بتا ہیں تمہاری نیٹ ورک کی وجہ سے میں بہت تھک رہی ہوں کیونکہ تمہیں آواز آ نہیں رہی ہے یا پھر میں پاگل ہو رہی ہیں
ویسے سوشل میڈیا پر بھی سب عجیب مقابلے کرتے رہتے ہیں ہر روز نئی تصویریں اور ویڈیو
ہاں لیکن حقیقی زندگی اور سوشل میڈیا میں بہت فرق ہوتا ہے جو ہمیں سوشل میڈیا پہ دکھتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہر سمے ایک حقیقت بیان کرے
بالکل بالکل اسی لیے میں کسی سے اپنا مواضع مواوزانہ نہیں کرتی
میں بھی بالکل یہی سوچتی ہوں تمہارا کیا خیال ہے
اچھا ہفتہ کے آخر میں کیا منصوبہ ہے
سچ بتاؤ تو یہ سوچ رہی ہوں کہ گھر والوں کے ساتھ کہیں گھومنے جاؤں اور تھوڑی سی خریداری بھی کر لوں اسی سے تھوڑا دل بہل جائے گا
یہ تو بہت اچھا ہے مجھے بھی کچھ کتابیں خریدنی ہے
بہترین خیال ہے تم بھی یہی کرو کیونکہ گھر والوں کے ساتھ جو سکون جو مزہ آتا ہے وہ کسی کے ساتھ نہیں ہے نا
بالکل صحیح کہا آپ نے آج کی گپ شپ وا کے بہت مزے کی رہی نہیں
ہاں لیکن ایک بات یاد رکھنا گپ شپ صرف ہلکے پھلکے انداز نہیں اچھی لگتی ہے کسی کی برائی کرنا یا افواہیں پھیلانا بالکل بھی درست بات نہیں ہے اور یقی نن ہم نے بھی گپ شپ ہلکے پھلکے انداز میں ہی اور اتنی میں ہی اچھی بھی لگتی ہے ہم نے نہ کسی کی برائی کی اور نہ ہی کسی کی افواہ پھیلائی میں نے تو بس وہی بولا جو میں نے دیکھا اور جو سب بول رہے ہے نا
ہمیشہ دوسروں ان کی نجی زندگی کا خیال رکھنا چاہیے
بالکل صحیح کہا تم نے اور یقینا ہم دونوں ہی امم کسی کی نجی زندگی پہ کوئی سوال نہیں اٹھاتے اور ان کی عزت کرنا اچھے سے جانتے ہیں تم تو جانتی ہی ہو مجھے ہے نا
ایسی ہو ہی نہیں کہ تم کسی کاائی کا چور
ہاں اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ تم بھی ایسی نہیں ہو اللہ تعالی ہم دونوں کو سلامت رکھے اور ہم دونوں کے گنا کسی اور کو دے دے
امین امین
ہاں بالکل اچھ اچھا اب میں چلتی ہوں گھر میں بھی بہت کام ہے بہن ورنہ بھولینگے گی کہ تم اپنی دوست کے ساتھ صرف گپ شپ کرنے میں مست ہو
ٹھیک ہے اپنا خیال رکھنا اور جلد دوبارہ فون کرنا
ضرور تم بھی اپنا خیال رکھنا اور اپنے اور اپنے گھر والوں کو میری سلام کہنا چلو انشاء اللہ جلدی دوبارہ فون کرنا ٹھیک ہے
چلو ان شاء چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہ حافظ